ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو ہاں بی آج ہم بات کریں کہ موبائل یوز کے استعمال کر کے کہ اس میں کیا فائدے ہے اور کیا اس کے نقصانات ہے آپ کو کیا لگتا ہے موبائل فون جو ہے اس کے تو بہت سارے فائدے ہیں جیسے کہ اگر ہم موبائل کو استعمال کریں اچھی طریقے سے مثال کے طور پر آج کل موبائل بچوں کے لیے بہت ضروری ہے جیسے کہ کہ ساری دنیا آن لائن شفٹ کی طرف جا رہی ہے جیسے کہ اگر بڑی بڑی کمپنی ہے بائیجز ہے وہ آن لائن بڑھاتی ہے اور اگر ہم بات کریں دوسرے کمپنیز ہے وہ تو آن لائن پڑھاتی ہے آج کل لوگ جو بچے ہیں وہ یوٹیوب سے پڑھتے ہیں تو ایک حساب سے دیکھا جائے تو موبائل فون کے اگر ہم اچھی طریقے سے استعمال کریں تو اس سے ہم بہت سارا فائدہ اٹھا سکتا ہیں بچوں کے لیے بھی ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے
جی بالکل ہاں موبائل فون بہت ضروری ہے اگر ہم اس اس کو اچھی طریقے سے استعمال کریں آپ کی بات ہاں بالکل صحیح ہے ہاں اسے ہم استعمال کریں ہ جیسے کہ ہم بچوں کے اپنے باقی بچوں کو ا ہم فون دے کے وہ مطلب اس اسٹڈی کر سکتے ہیں ہ ان کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہو سکتی ہے یا وہ کسی بھی ٹوپک کو کو کے لیے مطلب جج کر سکتے ہیں ایک حساب سے آپ کی بات یہ ہے کہ اس کا معش طرق سے استعمال کر سکتے ہیں
جی جی
ہ لیکن اس ساتھ ساتھ میں ایک نقصان بھی ہے مطلب چھوٹے بچے جو ہوگے وہ مطلب زیادہ سپینڈ کر مطلب کسی وہ ٹائم زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں یا ایک فادر مدر کو ضروری چاہیے کہ وہ اپنے مطلب ٹریکنگ سسٹم اس میں ضروری ہے کہ کیونکہ ہر ایک بچے کو مطلب ہم کو رکھنا چاہی کیونکہ یہ موبائل فون کی مس یوز نہ کرے باقی اگر اس کو اچھی طریقے سے استعمال کرے تو یہ ہمیں بہت فائدے دے سکتے ہیں فار اگزامپل اگر ہم آہ کسی دو رست کے علاقے کے میں جاہے مطلب فار ایگزامپل اگر ہم کسی جگہ کے لیے جائیں گے ٹریکنگ کے لیے کہ تو وہاں سے ہم مطلب کنیکٹ کر سکتے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے پوراب وپس کمونیکیٹ کر سکتے ہیں
جی جی
اس حساب سے یہ بہت ضروری ہے ہ می بھی مطلب فون بہت اچھی طریقے سے استعمال کر دو دوسرا آج کل تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ہر ایک انٹرنیٹ اچھی طریقے سے استعمال کرتا ہے
جی جی
اور انٹرنیٹ سے ہم مطلب بہت سارے فائدے لے سکتے ہیں جیسے آن لائن اسٹڈی ہو گیا یا ہم فرام ہوم بھی کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے بیٹھ کے کما سکتے ہیں ہم پہ آہ بنا سکتے ہیں اسی سے ہم آرن بھی کر سکتے ہیں یہ ہم اپنی خود کا کنٹینٹ بھی بنا سکتے ہیں ہاں کوئی بھی کام ہوگا گھر کا کام ہوگا کوکنگ ہو گیا اسی سے بھی ہم گھر میں کام سکتے ہیں تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ہمیں بہت فائدہ مند چیز ساہی ہے مطلب موبائل یا موبائل کے فون کے اگر ہم سمپل لفظوں میں دیکھے گےاگر ہمیں فیم ممبرس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوگا مطلب کسی بھی ٹائم ہم کوئی بندہ اگر فیملی اس دوسری جگہ پہ ہوا کسی جگہ پہ ہو کر سکتے ہیں
اور انٹرنیٹ کا تو بہت زیادہ امپورٹنس ہے ہماری لائف میں
بالکل بالکل صحیح بات ہے جی
انٹرنیٹ کی آپ کو پتہ یہ انٹرنیٹ سے ہم بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں جیس سے آج کل تو لوگ آن لائن ہی کماتے ہیں اور پش مے یہ تو اچھی بات ہے ہمارے لیے فون استعمال کرنا
بالکل بالکل تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے انٹرنیٹ کا عام بہت سارا فائدہ ہے فون مطلب اگر ہم استعمال کریں انٹرنیٹ تو آپ کے پاس تو یہ فون کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے لیکن کسی حد مطلب زیادہ ہم ہم اور پہ اگر فار اگزامپل اگر ہم دن کی بات کریں ایک دن میں کم سے کم ہمیں خالی ایک ایک گھنٹہ استعمال کرنا چاہیں میرے ساتھ سے کیونکہ اگر ہم زیادہ استعمال کریں تو یہ نقصان بھی دے سکتا ہے کیونکہ اگر ہم اکثر س سکرین پہ فوکس کرے فون کے سکرین آج کل تو ہرک کے پاس مطلب ایڈوانس سیٹ ہوتا ہے ایڈوانس موبائل ہوتا ہے مطلب اسکرین ٹائپ والا جس میں ہ مطلب بڑا موبائل ہو پہلے زمانے میں تو کلک موبائل آتا تھا لیکن آج کل زمانے میں ہیوی سیٹ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے تو اس سے آنکھوں میں پرابلم ہو سکتی ہے اگر ہم دن بھر فون کو استعمال کریں ایک گھنٹے سے زیادہ تو مجھے بھی لگتا ہے اسی سے آنکھوں میں بہت افیکٹ ہو سکتا ہے تو آج کل میں آبزرو کر رہ جو بھی بچے ہے جو گیمنگ کھیل رہے ہے جو زیادہ موبائل دیکھتے ایک گھنٹے سے زیادہ یا رات کو دیکھتے تو وہ اکثر چشمے لگاتا ہے آنکھوں پہ کیونکہ ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہے یا ان کے آنکھوں ایریشس ہوتی ہے یا ان کے آنکھوں میں پرابلم ہوتی ہے دیک ک کی میں کیونکہ ا موبائل کو سکرین کو اگر ہم ایک گھنٹے سے زیادہ دیکھے تو یہ ہم ہمارے آنکھوں کو ڈمیج کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے موبائل کو استعمال کرے لیکن کسی لمٹ کی طرف
جی جی ہاں بالکل صحیح ہم نے صحیح فرمایا موبائل کو ہمیں ایک لمٹ میں استعمال کرنا چاہیے نک بار بار مطلب اپنی سیکف کرنا ہے کہ ہمیں کس لمٹ میں اس مطلب اس حد تک استعمال کرنا چاہیے مطلب دن میں خالی ایک گھنٹہ کے آس پاس موبائل استعمال کرنے کرنا چاہیے اور ا اس سے ہم نے مل کہ آنکھوں کا پرابلم م بات یا تھا ہے کہ یہ سب میرے سے میرے ساتھ بھی ہوا تھا ایک ایک بار میرا ایگزام تھا تو میں سے پڑھا تھا تو میں نے کم سے کم دن میں تین گھنٹہ پڑا تھا ہ یوٹیوب سے کچھ گوگل میں سرچ کیا تھا ٹاپک ز ترن کیا تھا لیکن
جی
تین چار گھنٹے میں اس مطلب موبائل سکرین کو دیکھتی تھی تو اس اسی سے مجھے بہتابلمیا کیونکہ
ہاں جی
مجھے درد ہوا آپ کو میں میرے ریڈ کلر ہوئے پھر جب میں گھر سے باہر نکل تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تو اسر میں بھی ہیڈ اچی بھی مجھے ہو گئی تھی سر میں بھی درد ہوا تو موبائل آپ نے بالکل صحیف یں موبائل کو دیکھنا چاہیے لیکن کسی لمٹ تک اگر ہم اس کو زیادہ یوز کریں گے تو افیکٹ انسان پر ہو سکتا ہے تو ہر ایک چیز مجھے لگتا ہے ہ کسی حد تک استعمال کرنا جائے تو وہ اگر دیکھا جائے موبائل بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں کیونکہ ہم ایک دوسرے کنیکٹ کر سکتے ہیں بائی اگر سمپل لفظ میں آ موبائل فون پہلے زمانے میں تو ہم ج نیا نیا موبائل فون آیا تھا تو ہم دوسال کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرتے تھ مطلب اگر دور دراز علاقوں میں کوئی بندہ رہتا ہے رہتا تھا تو وہ ان کی ان کے گھر والوں کا کوئی شہر میں یا دوسری کنٹری میں کام کر رہا تھا تو وہ آسانی سے کنیکٹ کر سکتا تھا تو آج کل اور آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے لوگ موبائل سے ساری طری کو سیف نہیں اٹھا ستے ہیں جیسے یہ تو ایک بزنس بن چکا ہے کیونکہ اگر ہم دوسری طریقے سے اس کو دیکھے موبائل فون کو ہ اگر ایک بزنس کی نظر سے اگر اس کو دیکھا جائے اگر فار ایگزامپل ایک بن اگر بزنس کرنا چاہتا ہیں موبائل فون کا کیونکہ یہ ایک اپچونٹی ہو سکتی ہے کیونکہ موبائل فون ایک ایسا چیز ہے جو ہر جگہ بک سکتا ہے آئی مین سل سکتا ہے تو اگر کوئی بندہ اس کی بزنس شروع کرنا چاہے چاہے ریپئرنگ کہ چاہ ن مغل اس کو بیچنا ہو وہ ریٹیلر کا کام کرے یا ہول سیلر کا کام یا مینوفیکچر کا کام کرے لیکن جو بھی پروڈکٹ ہوگا جو بھی ہاں وہ کام کرنا چاہے گا موبائل کے ریلیٹڈ وہ ضروری چلےگا کیونکہ یہ ایک ایسا چیز ہے کہ ہر ایک کے پاس ہے کیونکہ آپ کو تو پت ہے موبائل خراب بھی ہو سکتا ہے تو وہ موبائل دے گا اس کے پاس ررنگ کے پاس موبائل جس کو نیا لانا ہوگا وہ نیا موبائل خریدے گا تو ون پھول ایک ایسا چیز ہے یہ چلنے والا بزنس ہے مجھے لگتا ہے
جی جی آپ کی بات صحیح ہے
تو یہ بزنس کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور ایک انسان اس سے بہت سارا پیسہ کما سکتا ہے اگر میں ہم زیادہ مطلب اس میں انویسٹ کریں اگر ہم اس میں بڑے بڑے شاپ لگائے یا چھوٹا شاپ لگائے اور اس میں